السلام علیکم
ہاں وعلیکم السلام
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں گھر میں سب
سب ٹھیک ہے بتاؤ کے سب ٹھیک ہے بتاؤ
ہاں وقت کی اہمیت کے بارے میں ہمیں مطلب آپ کے ساتھ بات کرنی ہے وقت کی مطلب قدر کرنی چاہیے ہمیں وقت ایک صحیح وقت اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مطلب استعمال کرنا چاہے صحیح وقت پر صحیح کام کرنا چاہے مطلب وقت سے پہلے مطلب ایسا کام نہیں کرنا چاہے مطلب جو مطلب وقت کے ساتھ مناسب نہ ہو بعد میں ہمیں اس کا مطلب خسارا اٹھانا پڑھے اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ اگر ہم وقت پر کھانا کھائےیں یا مطلب وقت پر وہ کام کریں جو مطلب وقت کے موافق ہو اس سے مطلب ہم بہت سارا استفاذہ حاصل کر سکتے ہیں اب دیکھے کیا ہم ہمیں بچ بن مطلب ہمارا جو بچپن ہوتا ہے اس میں مطلب ہم وہی مطلب کھیل کود کر سکتے ہیں بعد میں ہمیں اس کا مطلب زندگی بھر اس کے اثرات مطلب نظر آئیں گے ہمارا صحت اچھی طرح سے رہے گا ہمارے عادات اچھی طرح سے سے مطلب ان کا مطلب استعمال کر پائیں گے ہم جس سے ہماری صحت اچھی ہوگی ہمارا مطلب ادب واداب و اخلاق اچھے ہوں گے اگر ہم وقت پر مطلب ہم ان کو مطلب سیکھ سکیں اپنے بڑوں کے ساتھ مطلب ان کی نصیحت نصیحت کا پالن کریں گے لہذا ہمیں چاہے مطلب کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس اس کے بارے میں مطلب آپ
میرا تو ہاں صحیح فرمایا آپ نے دیکھو جو وقت چلا گیا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے نا جو وقت ہے مطلب وہ تو ہمارے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وہی دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے نا
شکر دیدی آپ کی بات تو صحیح ہے وقت اللہ تعالی کے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے وقت انسان کی زندگی کی کب بنیادی حصہ ہے ہر لمحہ ہمارے عمر میں مطلب اس کا مطلب ہمیں قدر کرنی چاہیے
صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے ہاں جو مطلب آج کا جو کام کل پہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ وہی ہے نا آخر میں ان مطلب پچھتانا ہی پڑتا
پھر ہم سست پڑھتے ہیں نا اگر ہم مطلب پھر ہم مطلب کہ اگر ہم آج کا کام کل پر چھوڑیں گے مطلب پتہ نہیں اللہ تعالی مطلب کیا کرے گا وہی مطلب بہتر جان والا ہوتا ہے لہذا ہمیں وقت پر بھی کام کرنا چاہیے ہو سکے مطلب کل کل کوئی مطلب مطلب ہمارے ساتھ خدا نہ خاست کوئی حادثہ ہو یا مطلب کوئی ایسے کام آن نہ پڑے جس سے ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے جی جس کے لیے ہم نے مطلب کل کا تاریخ رکھا تھالہذا ہمیں وقت پر ہی کام کرنا چاہیے
ہاں
ہاں مطلب بچوں کو بھی بچوں کو بھی مطلب کو مطلب تربیت کرنی چاہیے جب وہ مطلب وقت ہوگا ملا جب وہ چھوٹے ہوں گے اگر پھر بعد میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں مطلب پھر اگر ہم ان کو مطلب سکھائیں گے بھی نصیحت کریں گے بھی وہ مطلب ان کی وہ ایج نہیں ہوتی مطلب وہ اس کو مطلب برداشت کر پائیں گے یا مطلب
صحیح فرمایا نے آپ نے
رکھیں گے اس کا مطلب کوئی رزلٹ دے دیں گے وہ لہذا ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے ہمیں صبح سویرے ہمیں ہمیں صبح سویرے اٹھنا جاگنا چاہے نماز پڑنی چاہے وقت پر چائے پینی پڑنی ہوں پڑنی ہو تو چائے پیئیں گے یا مطلب ورزش کرنی ہوگی تو ورزش کرو ورزش کے وقت میں مطلب کوئی کھائے پیے گا وہ اچھا نہیں ہوگا
صحیح فرمایا آپ نے بالکل ابھی دیکھیے ہاں وہی ہے نا جو وقت ہے وقت کے حساب سے دیکھو پوری دنیا چل رہی ہے نا ہمارا پورا جہان چلتا ہے وقت کے حساب سے چاند تارے سورج کا نکلنا مطلب جان کا نکلنا مطلب سب وقت سے ہوتا ہے وہی ساری جو ہمارے ہاں سارا یہ عالم ہے جو وہ سارا ہی نظم زمیں چلتا ہے
بالکل آپ دیکھیے اس وقت مطلب کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے مطلب کہ وقت جو ملب یہ اس وقت گرمی کا موسم ہے اورپ د کہ بارش کتنی پڑ رہی ہے مطلب ہم نے وق وقت کو مطلب گلوبل وارمنگ کے ذریعے وقت کو بھی تبدیل کیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہمیں چاہیے تھا کہ وقت ک قدر کرنی ہو تو مطلب پیڑ لگانانے ہو تو صحیح وقت پر یہیا مطلب اگر ہم کو کہیں جانا ہوتا ہے ہم بائک یا مطلب سکوٹی یا گاڑی کا استعمال کرتے ہیں ہم نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو نزدیک جانا ہے پیدل بھی جا سکتے ہیں جس سے ہماری صحت اچھی ہو بعد میں جب وقت ٹل جاتا پھر جب وقت ٹل جاتا ہے ہم بیمار ہو جاتے اس وقت ڈاکٹر ہم کو صلاح دیتا ہے کہ آپ واک کرو اگر ہم نے صحیح وقت کا استعمال کیا ہوتا مطلب جب اس کا وقت ہوتا اس وقت ہم ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں
ہاں بالکل صحیح فرمایا اس نے
میں ہم وا کرتے ہیں وہ مطلب اس کے ہمیں مطلب سانس لینے میں دکت آ جاتی ہے اگر ہم بچپن میں ورزش کرتے وقت کا مطلب اچھی طرح سے استعمال کرتے ہو اس وقت ورزش کرتی اسی وقت پھر ہمارے لیے بھی فائدہ ہوتا لہذا ہر کسی چیز کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے
ہوں بالکل صحیح فرمایا اپ نے ابھی ہاں وہی ہے نا جو وہی وہی تو کہتے ہیں نا ہمارے مطلب جو بزرگ جو امی ابو سار کہتے ہیں کہقت جو انسان کی زندگی کی سب سے عظیم اور بے مثال سرمایہ ہے ہے نا تو اسے سنبھال کے رکھو اس کی قدر کریں گے تب بھی ترقی ملے گی نا کسان کو ہے نا ورنہ وقت بیت گیا ہاں پھر تو ہمارے پاس بھائی جان افسوس کے سوا کچھ نہیں بچ جاتا
بالکل ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں جو لوگ جو لوگ اپنا وقت فضول باتوں سستی کھیل کود یا مطلب غیر ضروری موبائل استعمال میں ضائع کرتے ہیں وہ بعد میں پچتاتے ہیں وقت ناقدری انسان کو پیچھے چھو دیتی ہے لہذا ہم چاہے کہ ہمیں وقت کی مطلب اہمیت سمجھنی چاہے اس کے بارے میں پورا مطلب اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے ہم ہمیں سوچ وچار سے صحیح وقت پر صحیح کام کرنا چاہے ہم آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر آج کل
ہاں کتنا دیکھو وقت برباد کرتے ہیںا وہ نہیں بچے کتنا بچے بڑھے انسان سبھی مطلب جوان سبھی اپنا کتنا وقت ضائیا کرتے ہیں اس پہا
کو کھانے کھانا دیتے ہیں مطلب اس وقت اس کو کھانا پینے کا مطلب وقت ہوتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں موبائل تھامتے ہیں جس سے مطلب اس کو وہ پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر نہ وہ کھانا کھاتا ہے اور صحیح اور اس کی مطلب پرورش بھی اچھی طرح سے نہیں ہوتی ہے
دیکھو امی ابو موبائل بٹا د اور خود فاریغ ہو جاتے ہے کہ چلو بچا کا رہ ہےا خود فریق ہو گیا وہاں کہ چلو ہم اپنا کام میں لگ
اگر ہم اگر ہم اگر ہم اس کو اس کو مطلب کھانا کھانے دیتے یا مطلب کھلاتے پلاتے وقت موبائل کا استعمال نہیں کرتے پھر وقت کے ساتھ اس کی مطلب پرورش بھی اچھی طرح سے ہوتی ہمارے لیے بھی وقت نہیں ہے ہم ان کو وقت دیتے کوئی ف فارغ ہی نہیں ہے بعد میں یہ وقت نہیں آتا ہے جو گزرتا ہے وہ گزرتا ہے یہ دوبارہ نہیں آتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے ہاں ابھی دیکھو جو مطلب لوگ لگے اچھا موبائل فون میں آٹو تک ریل کرال کرتے ہیں کتنا وقت ضائع کرتے ہے نا لوگوں کو بھوک کا پیاس کا احساس ک نہیں ہوتا ہے نا وقت گزرنے کا دن رات ہو گئی دنیا کی مصروف اس سے بالکل ہی بییگانگی ہو
بالکل آپ دیکھیے مطلب صبح سویرے دس بجے لوگ اٹھتے ہیں ان کو چاہے مطلب پانچ بجے ای اٹھنا چاہے پھر ان کو مطلب دن بھی بڑا لگتا کام بھی اچھی طرح سے وہ کر پاتے وہ رات بھر
وہی ہے نا ہاں پانچ وقت وہ بھی سمزب تو سکھاتی ہے نا ان کا بھی ٹائم ہو
جن میں وہ سست پٹ جاتے ہیں مطلب کام بھی اچھی طرح سے نہیں کر پاتے ہیں وہ کیونکہ وہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ت ہیں آپ دیک کے بچے بھی ایگزام کے وقت وہ رٹ لگاتے ہیں تھوڑا بہت کنسپٹ رکھتے ہیں اگر وہ مطلب پورے سال میں پڑھتے وقت کا صحیح استعمال کر پاتے پھر ان کا مطلب بھی مطلب محنت رنگ لاتی ہم مطلب ایسے ہی مطلب وقت پربوز کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے ہر کوئی چیز ہمارے لیے اچھا صحیح صی
نا جو وقت پہ محنت نہیں کرتے وقت وہ نہیں سنبھالے
ہم کو ہم کو بچ ہم کو چاہے کہ بچوں کو کھیل کود کے لیے بھی مطلب وقت رکھنا چاہے پڑھنے کے لیے بھی الگ وقت کھانے پینے کے لیے وقت ہر کسی چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے اس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہم خود غرض بن گئے ہیں
وہ تو کامیابی کی انسان شخصیت کو نکھار آتی ہے اور اس میں ذمہ داری کا احساس اڑا
سی سی
ی مقد کاموں میں تے وہ اپنی منزل کو کبھی پا ہی پات
ثب اب ہم کو چاہے کہ جس طرح ہم آپس میں اس وقت اس کے بارے میں اس وقت مطلب تبصرہ کر رہے ہیں ہمیں چاہی کہ سوشل میڈیا پر بھی ایسی باتیں ہم کو پھیلانی چاہی اپنے رشتتے داروں کے ساتھ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان چیزوں کا مطلب ان کو صحیح مطلب مشاہدہ کر کرانا پڑے خود کو بھی مطلب
ہاں لوگ کوشش کریں گے اپنے مطلب ہاں اس موجوود سے ہم نے بات کی تو بڑا اچھا لگا تو ہمیں کئی اس کے فائدے بھی پت لگے ہاں
بالکل آپ کے ساتھ مجھے واقعی مطلب اس بارے میں بات کرنے میں بہت فائدہ ہوا آپ کے ساتھ دیدی ان شاء اللہ آئے بھی بہت ہوگی ہاں اور اور ساتھ مطلب بات کرنے میں بہت سیکھ ملی ہے اس کے لیے میں آپ کو کا شکریہ کرتا ہوں
صحیح فرمایا آپ نے مجھ بھی آپ سے ب ان شاء اللہ آپ سے پھر سے بات
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ